ہیلو
ہیلو السلام علیکم
ہیلو وعلیکم السلام ٹھیک ہو وعلیکم السلام
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
اچ ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہے اچھا آ گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں ٹھیک ہے اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ساب ٹک لگ شکرہ سارے ٹھیک ہیں
بچے بھی ٹھیک ہے
ہاں بچے بیٹھ کے آپ کے بچے ٹھیک ہیں
ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر کیا کرنا بس بیٹھ رہ ہو گرمی ہے گرمی میں بس بیٹ رہ ہو کمرے میں بند پنکھے کے سامنے
اچھا یہ بارش وارش کا امکان ہے اس میں
تھوڑا سا ہوا ہے پت نہیں بارش ہوگا یا نہیں ہوگا
اور س آج بھی دن میں بہت سی گرمی تھی
ہاں آج بھی بہت گرمی تھا
ہ تو واقی یہ بڑی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے سب
اچھا اور یہ چھوٹی چھوٹی میری بھی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے
اچھا یہ کھانا پکایا
ہاں پکایا
اچھا آج کیا سبزی بنائی
عج بنایا ہم نے پیاز
ہوں ہوں
فالو
ہوں
اور کیا بنائیں گے میں نے بولا چھوٹ بیٹوں کو کہ دی لانانا میں نے بولا دہی کے ساتھ مزہ آئے گا پیاز اور آلو ہاں پیاز ہاں ہاں پیاز اور آلو میں آئے گا مزہ دہی کے ساتھ
اچھا جی میں چٹنی تو بنانا کچھ
چٹنی بھی بنائیں گے آج کچھ پودنا پودنا بنائیں گے مولی بنائیں گے ٹماٹر بنائیں گے ہری مرچ بنائیں گے
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو پھر بہت مزہ آ جائے گا
ہاں چٹنی میں بہت مزہ آئے گا
اچھا اچھا ٹھیک ہے اور باقی گھر گ میں سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گھر میں
ہاں ہم بھی سب ٹھیک ہے
اچھا اچھا آج گرمی ہے نا اسی کی وجہ سے آج پسینہ نکلتا ہے
ہاں ہے نہیں گرمیاں ہے نا موسم تو بہت تیز ہے گرمی ہے
آ
تو اس سال مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ہی گرمی
گرمی ہے ہاں
یہ ایک دو مہینے گرمی کا ہے
ہاں ایک دو مہینے کا
تو پھر اکتوبر میں پھر ہو جائے گا ٹھنڈ شرو
ہاں ہاں
الے
تو یہاں کے یہ نا مکان کے سامنے تو ہے درخت
اچھا اچھا
ہاں مکان کے سامنے ہے اندہ رکھت تو اس لیے تھوڑا سا ٹھنڈی ہے یار
ہاں ہاں دھوپ کم آ جاتا ہے
ہاں دھوپ کم آ جاتا ہے کھڑکیوں سے
باہر جا بہت ج جموں میں آج بہت ساری گرمی تھی بہترمی ہے
وہاں وہاں جموں میں زیادہ ہے جموں میں دلی میں وہاں بہت گرمی ہے آج
ب بت کھ بس ٹھیک ہے چائے وائے بھی ہے
ہاں چائے پ آب نو پ چائے
ہاں ہم چائے پانچ بجے پیتے ہیں تھوڑا آدھا کپ پیتے ہیں ہم تھوڑا تو پھر وہی ہوگا
ہاں ہم بھی پیتا ہے تھوڑا ہی صبح صبح پیتے ہیں ایک دو کا مگر شام کے ٹائم بس آدھا ہی کا پیتے ہیں گرمی کی وجہ سے
نمکین چاائے
ہاں نمکین چا پیتے ہم ہم زیادہ ن میں نہیں پیتی ہوں لپٹن چائے مجھے اچھا نہیں لگا لتا مجھے لگتا ہے چائے لفٹ نمکین چائے اچھا اگر میں کئی بھی جوا کہیں بھی جائے دوں میں بولتی ہوں کو مجھے نمکین چائے دے دو
اچھا دکان سے روٹی لاتی ہو یا گھر میں بناتی ہو
گھر بھی بھی بناتے تو ہو دکان سے بھی لاگتے وہ روٹی آوج نہیں بنا دی گرمی کی وجہ سے نہیں بنی آج گھر میں تو آج دکان سے لای دیوں صبح س سے صبح
ہاں گھر میں تو روٹی بنانا وہ اچھی ہو جاتی
ہاں گرمی ہے تو آج ہے نا گرمی اسی کی وجہ سے آج گھر میں نہیں بناتے ہیں جب ٹھنڈ موسم ہو جائیں گے نا
ہوں
م اس ٹائم میں بناتتی ہوں گھر میں ہی
اچھا اچھا
یہاں برف ہوتی ہے نا برف اس ٹائم میں بنا تی گرمی اس م میں مزہ آتا آ نا بولتے ہیں کون جائیں گے دکان پر صب بات ہو زیادہ سردی ہے کون جائیں گے دکان پر پھر بنائی دیں گھر میں ہی روٹی ہاں
چلو ٹھیک ہے
ہ
باقی اور سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ سب ٹھیک ہیں گھر میں
ہاں صاحب ٹھیک ہے گا یہاں
اچھا اچھا اچھا
ایسے ہم لے سے تھوڑا یہ گھوم رہے ہیں ادھرے ادھر تھوڑا گھرمی ہے نا تھوڑا چکر وغیرہ آ تھوڑا
آج ہوگا بارش آج ہوگا
ہاں بارش کا موسم تو ہے بارش
ہاں بس مگر یہ ہے نا ہا ہے نا ہا نہیں آنے دے گا بارف بارش کو
اچھا اچھا
ہوں ہا ہے بہت ہا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوگا بارش
ہاں سی
ہاں اور اور سنا
بس بس چل رہا ہے کرتے ہیں اچھا ب کا شکریہ بس صاحبو ٹھیک ہے کرنا ہے دن میں کام کر رہ ہو تو مگر بہت گرمی جاتی ہے تو مھل ہی جات تو پانچ ساڑھے پانچ م نے بھی وہاں کام بند کیا اور پھر آیا گھر
ہ
تو گھر میں تھوڑی سی چائے نمکینی چائے کیا میں نے آدھا کپ
ا ہاں
آ جا کیا نا ایسے ہی بسر نکلا ہے باہر نکلا ہے تھوڑا دکان سے کچھ چیزیں لائے ہیں ہاں سپان لانا ہے کچھ
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا
ہمب بھی یہ دی دہی دودھ لائیں گے اور کچھ سبزیاں لگائیں گے
اچھا کیا پر میں بھی یہاں بیٹھی ہوں میں نے بنایا کھانا بنایا چادیا چائے بنایا کھانا بنایا سبزی بنائی اب تو بیٹھ گئی
ٹھیک ہے ابھی تو کتنے بجے آپ کھانا کھاتے ہو
میں کھاتی ہوں نو ساڑھے نو
اچھا نو ساڑھ
گییرہ گیارہ بجے سوتی گیارہ ساڑھے دس سوتی ہوں صبح صبح چھ بجے پھر اٹھتی ہوں
صبح چھ بجے اٹھتے ہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں نو دس بجے تک ہم بھی کھانا کھاتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت ادھر ادھر جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں ہم بھی پانچ ساڑھے پانچ بجے ہم بھی اٹھ رہے ہیں اور نماز نماز پڑھتے ہیں کہ پھر چائے وائے ہوں تو آٹھ بجے پھر ہم جاتے ہیں کام کے لیے نکل نکلتے
ہاں ہاں گھر میں
تو ہو جاتا ہے کام شروع
ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں
ب کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں گھر میں سب ٹھیک اور گھر میں سب ٹھیک ہو
ہاں ابھی صاحب ٹھیک ہے امیجون کا
مکان کےس ٹھیک
مکان کا ابھی کام چل رہا ہے مزدور آتے ہیں کام کاریگر آتے ہیں اور کرتے ہیں کام
ہاں
چالو ابھی تو ان کو بھی لگ بھگ ایک مہینہ ہو گیا مزدوروں کو چل رہا ہے کام وہ بھی تھوڑا بہت کر رہے ہیں
اس کو ہو گئے نا بہت سال بنائے ہوئے مکان کو بہت سال ہو گئے نا بنائے
ہاں ہاں
ہوں آپ نے بولا نا اس ٹائم ہم کو بہت سال ہو گیا
ہاں بہت ٹائم ہو گیا آپ کو تھوڑا اس میں وہ تھوڑا یہ رنگ بنگ کرنا تھا یہ تھوڑا کام کرنا ہے بہت سارے کام تھا اس میں
اچھا وائر سیمٹ کرنا تھا تھا
ہاں وہ سبھید ودھی کرنی ہاں میرے کو وہ کر رہے تھی تو یہ جو نلکے والل کے لگائے ل وہ کچن میں تھوڑا پانی ہو وہی تو اس میں لگانا تھا وہ ڈرائیور وہی کر رہے ہیں وہ کام پلسس کرتے ہیں یہ س سمٹ کا کام تھا نا وہاں
آ ہاں دیکھیں گے آئیں گے کبھی دیکھیں گے کیا کیا آئیں گے کبھی جب فرصت ملے گا تب دیکھیں گے آپ کا مکان
ہاں ہاں ابھی تو مکان میں تو بہت سارے پنچے لگتے ہیں یہ تو مکان کو نہیں بنانا ہے کہ بہت پیسے لگتے ہیں مکان میں م
بولنا تھا بولنا تھا مکان بناؤ ہ یاار شادی کرو اور نیا مکان بنا اس میں بھی شادی میں بھی زیادہ پیسے لگتے ہیں مکان میں بھی زیادہ پیسے لگتے ہیں
بالکل صحی ہے بالکل صحیح ہے بہت سارے پاش کرتے ہیں
ج س مندی بس اسک ع الگہ ایسیے آ جاتی ہیں دور کام کرتے ہیں تو ابھی تھوڑا دیکھیں گے اس میں کم سے کم دس دس پندرہ منٹ اور لگ جائیں گے اس میں
ہاں
لیکھیںے اگر ہو جائے گا تو ہم ایسا ایسا ایسا ایسا ہم اس میں کام کرنے ہیں ہاں ختم ہو جائے گا کام اس میں لکڑی کا کام بھی بہت ساریا تھا جی آدھا آدھا کام کام کر رہے ہیں کوی جو کاریگر تو وہ وہ بناتے ہیں اس میں کے لیے تو ہم دیکھیں گے میں کیا کریں گے
ہوں بجلی والا ہے آج
بجلی و
اب آپ نے بولا نا کل کل بوول نا ب پے والے اس کو آنا تھا وہ آیا
وہ آجا آج شام کو آیا ہے اس میں جتیا وہ مطلب کیا کیا سامان لانا ہے بجلی وہ تار وار کیا لانی ہے وہ سوچ وچ کیا لانی ہے کتنی کیا تو دکھایا وہ ساما آپ ایک دو دن میں وہ لائیں گے دو تین دن کے بعد وہ لائیں گے وہ تار وار اور سوئچ جو ل لگائ گے اس میں دیکھیں گے کتنا
ہاں وہ کشن م کنا کچن میں بھی کرنا ہے نا وہ ٹائر لگا ہے اب تو اس کو کرنا ہے نا الماری لگانا ہے اس کو
ہوں
اوپر کی بڑی الماری نیچے والی وہ شو الماری
چھوٹیے چھوٹے چھوٹے ہیں ایک ہی بات ہو جا ایک ہی س ایک کے ساتھ ہو جائیں نا کام ختم پھر یہاں ہے نا یہاں تو پھر اس کو لا کر یہ لگانا لگڑی جہاں بیٹھیں گے نا وہاں لگانا تھوڑا لگڑی تو ہو جائیں گے کچن ٹھیک
ہاں وہ کاریگر آ جائے گا وہ اس کو پتا ہوگا مجھے کیا کرنا ہے وہ الماری الماری کیسے کیا بنانا ہے وہ تو بنائے گا
ہاں اچھا کیا
ٹھیک ہے دیکھیں گے کاریگر کہ بڑ جائے کیا ہے ابھی تو ابھی تو ہم نے کاریگر تو بتایا نہیں آپ دیکیں گے کوئی اچھا سا کوئی کاریگر ڈھونڈیں گے تو وہی رہ جو یہ بنائے گا اس میں وہ الماری الماری بنائیں گے جو جاننے والا کام ہوگا وہی
اچھا کیا اچھا کیا
ج والا کام ہو اچھا باقی سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر شکر اچھا چلو خدا حافظ
کر